ا السلام علیکم ج السلام علیکم جہانگیر
وعلیکم السلام
آپ ٹھیک ہو
ہاں
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں
گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں سب ٹھیک ہے
کیا کر رہے ہو
بس کچھ نہیں فون سے کھیل رہا تھا
آپ نے بولا تھا نا کل میں کالج آؤں گا آپ کیوں نہیں آئے آج
میں نہیں آ سکتا ہوں
کیوں
ا گھر میں کام چل رہا ہے نا
کیا کر رہے ہو
گھر میں کام چل رہا ہے نا
گھر میں کام چل رہا ہے کون سا کام چل رہا ہے گھر میں ج
ارے گھر میں کام زمین داری چل رہ ہیں اچھا مجھے ب اچھا مجھے ایک بات بولو فری فائر میں کتنے لیولز ہیں رکو
فری فائر میں سکسٹی ٹو شاید
وہ کیسے ہو گئے آپ کو سکسٹی ٹو
کھیر رہا تھا نا لگ بھگ دو تین چار سال ہو گئے پانچ سال
پانچ سال تک لگ جائے
ہاں پانچ سال ہو گئے
اور
آپ نے دیکھے
نہیں یار ہ سوچ رہا تھا آپ کیسے ایسے فورٹی سکسٹی فور لاک ہے آپ کو لے میں سے
اونچیس با آواز کرو ب بیمار لگے
میں سوچ رہا تھا آپ کو کیسے ہیں سکسٹی ون لیولز
میں کھیل رہا تھا نا کبھی کبھی کھیر رہا ہوں
اچھا ٹھیک ہے اور سنا
بس شکر اللہ کا اب کب آؤ گے کالج کب آؤ گے اب
کہاں
الج کب آؤ گے آپ
کالج آئے گے دو دن دن کے بعد
دو تین دن کے بعد
ہاں
اچھا ٹھیک آج کیا کر رہے تھے
کہاں کب
آج کیا کر رہے تھے گھر میں
عج پڈہ تھامہ
آج بیٹھے تھے گھر میں
ہاں
آپ تو پرسوں تھے نا ریلیٹو کے گھر میں وہاں رشتتے دار کے گھر میں کیا کر رہے تھے آپ
ہاں وہاں پہ کام تھا تھوڑا
کیا کا
وہاں پہ ہے نا شادی ان کی
اچھا اچھا شادی
اقبال کی شادی ہے نا آپ کو پتا نہیں ہے ا وہی اقبال جس کے دو تین بچے بچے ہیں
دو تین بچے ہاں اس کو کیا ہوا
اور تیسری شادی کی اس نے
اس نے تیسری شادی
ہاں وہ پاگل ہو گیا ہیں بول رہے ہیں یار مجھے شادی کرنی ہے اس کو بولا آپ کو آری دو بیویا ہے آپ کو کیا ضرورت ہے تیسری شادی کرنا لیکن وہ نہیں مان رہا ہے
اب اس نے کی تھی صرف شادی
ارے یار مجھے لگ رہا ہے اب اس نے تیسری کی وہ اب چوتھی مت سوچے گی
یا اس کو بھی کرنی ہے نا شادی بلال کو
کس کو
بلحال کو جو ہمارا وہ ہے نا نیبر ہاں اس کو کو ابھی صرف دس
ہاں چھوڑو اس کی بات وہ کرے گا وہ بھی ہے نا ویسے ہی اس اس کو اچھا ہوگا اگر وہ بہار میں کرے گا بہار سے لائے گا کوئی
نہیں اس اس نے کیا رشتہ دار میں کسی کے ساتھ پچاس ہزار میں ہوگئی شادی پچاس ہزار میں ہو گئی اس کو کی شادی ہاں پچاس ہزار میں ہو گئی اس کی نہیں یہاں پر ہوتی ہے بیس لاکھ پندرہ لاکھ مگر اس نے بولا وہ سستا شادی کی
ہاں
پچاس ہزار میں کی اب وہ بول رہے ہیں لوگوں کو میں نے دس لاکھ میں کی مگر میں اس نے صرف پچاس ہزار میں کیا جی
تو اچھی بات ہے اور سنا
ہ آپ کو وہاں پر جانا ہے
ارے مجھے تھوڑی نہا جائے گا جب میں ہماری ا دی ہےھی نا گھر میں
آاں
میں نے اس کو مت بلایا وہ مجھے کیسے بلا سکتا ہے
نہیں وہ ویسے میں نہیں بول رہا ہوں وہ ایک ایک آدمی کی وہ دعوت کریں گے نا وہ سب کو
جب دعوت کرے گا نا تو جب گھر والوں کو دعوت کریں گے نا تب جائیں گے ایسا بس مجھے مت بول سک الگ آپ آپ کب آ بول سکتا ہے وہ
نہیں وہ نہیں بولے گا وہ کیا بولے گا مجھے وہ دیکھتا ہی نہیں ہے میری طرف وہ دیکھتا ہی نہیں ہے بات بھی نہیں کرتا اللہ کے سام بات بھی نہیں کرتا وہ وہ ہ نہیں وہ اس چوری چوری دیکھتے ہیں
کیوں دیکھتے ہیں چوری چوری
اس کو لگ رہا ہے کہ یہ آئے گا یہ سب کھائے گا شادی پ بار
عابد ہوگا عابد ہے
ہاں وہ ہوگا وہ پرمنٹ ممبر ہے اس کا وائے گا اشا نہیں نہیں اس کو اس کے پاس گاڑی ہے نا اس کو بولے گا گاڑی کے اس کو بولے گا گاڑی لاؤ اور کھانا بھی کھاؤ اس کی ہوگئی ا شال ٹینگ میں
اچھا مجھے ایک بتاؤ وہ لڑکی کیسے راضی ہو گئی ففٹین تھاؤزینڈ میں
اس نے دیکھا نا اس کے پاس گاڑی ہے
ا کیا گاڑی کل کا اس کو آخر دینا ہے نا اس کو سونا وغیرہ
ہاں سونا دے گا نا دس گاڑی بھیج جائے گا نا وہ اپنی
مجھے لگ رہا ہے اس نے کیا بولا ہوگا لڑکی کو لڑکی والوں کو دیکھو اس نے بولا ہوگا مجھے ابھی ڈاؤن فال چل رہا ہے
ہاں میں کم ب کروں گا ہاں ہاں
پھر میں آپ کو دوں گا سونا
نہیں وہ نہیں دے گا وہ کیا آپ ھیکسونا
اچھا آپ کے وہ اچا اچ آپ کے جو بھائی ہے نا جو رانگگر کا ہے کی شادی کا وہو بھیی
اس کی ہوگی لگ بھگ دس سال کے بعد
کیوں اتنا لیٹ وہ تو آہاڑی چالیس ہو گئے ہیں
اس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ صرف کرکٹ کھیل رہا تھا اس کے پاس پیسے نہیں ہے
اس کو بس کرکٹ کھیلنا ہے
ہاں ہاں وراٹ کوہلی ماننا ہے گھر میں چولہے نہیں جر رہے ہیں گھر میں چولہے نہیں جر رہے ہیں بیٹے بول رہے ہیں گرٹ کو کوہلی ووراٹ کوہلی
اس کا جو چھوٹا بھائی وہ کیا کر رہا ہے
ہ وہ لندن میں جاب کر رہا ہے
ہاں اچھی بات ہے اور سنا
بس شکر اللہ کاالیسلان
بس بڑھیا وہ کنسٹرکشن چل رہی تھی نا آپ کے علاقے میں
ہاں ہ
ہاسپٹل
ہاں ٹھیک
اس کا کیا ہوا
ہاں وہ ابھی چل رہا ہے اس کے اس کو لگیں گے ابھی لگ بھگ دو تین من تک
اچھا مجھے ایک بات بتاؤ
ہاں بولو نا
کا علاقہ ہے نا
ہاں آ مار ل کا
کتنا لوگوں کو الٹریٹ کتنے ہیں ان پڑھ کتنے ہیں پڑھائی لکھے والے کتنے ہیں
ہمارے گاؤں میں سب ان پڑھ ہیں جاہل گوار یہ صرف لڑائی کر رہے ہیں ان کو کسی چیز کی پتہ نہیں ہے صرف یہ جاہل ہے یہ صرف نماز پڑھ رہے ہیں
ہاں
چوری کرتے ہیں
کیوں کرتے ہیں چوری
جاہل جہل ہے نا یہ اسی لیے
اچھا مجھے ایک بات بتاؤ
ہاں بتاؤ نا
م وسیم
اچھا اچھا وہ
ہاں جانتے ہو اس وی کو
ہاں وہ بیٹھ کور ہے مطلب
وہ کیا کرتا ہے آج کل
وہ وہ گھر پہ ہی ہوتا ہے صرف
ا جو نا وہ سیم جو کرکٹ کھیلتے ہیں جو ایکٹنگ بہت ٹر ایکٹر کی طرح چل رہا ہے
ہاں وہ ایکٹر کی طرح چل رہا ہے مگر اس کو کچھ پتا نہیں ہے
ابو نصیر نصیر
نشیرہ ب ہو گیا نا وہ بچوں کو پڑھاتا ہے نا
اچھا ٹھیک ہے اچھا مجھے ایک پتا وہاں پہ ہے نا آپ کے جو علاقہ ہے نا وہاں پہ ایک بندا ہے وہ پاگل ہے پاگل
ہاں وہ اس کی ذہنی
وہ بول رہا تھا یار سری نگر میں کل میری شادی ہونے وال
نہیں اس کو سری نگر میں نہیں اس کو ہم لائیں گے یہ ایک مطلب کہ ایک بہاری لائیں گے
ا کیا
نہیں ابھی نہیں ہوگی اس کے لیے ایک بہاری لائیں گے پچاس ہزار میں اس کی شادی ہو جائے گی کہ اب وہ ابھی اس اصل میں اس کی نہیں نہیں نہیں اس کی ذہنی پرابلم ہے ذہنی پرابلم
اس
ہاں اس کو ذہنی پرابلم ہے وہ بولے گا مثلا وہ بولے گا وہ بندہ اچھا ایا پھر اس کے بعد بولے گا اے اچھا نہیں کی ذہنی پرابلم ہے اس کے دماغ میں گوبر پڑ رہا ہے گوبر
ہاں وہ جووڑا بچارا پاغ لوگا ہے
ہاں پاگل ہوگیا اب وہ پاگل ہو گیا وہ اب وہ اب پتا ہے آپ کو جب آپ کو جب پچھلی بار آپ آپ کو ہاتھ بٹا رہے تھے نا زمین پر میں بھی تھا اسس ائم اپنے گھر پر زمین پر کام کر رہا تھا تو وہ تو اس کے وہ اپنے گھر میں وہ پاغم یہ بجا رہا تھا ڈبری
کیا بچا رہا س
وہ بول رہے ہیں نا ڈابری ڈابری بجا بجا رہا تھا اور گانے ب بول رہا تھا
سکوں
ذہنی پریشانی زنی
اس کے ساتھ ہے نا وہ جو آجت کر ریلیٹو ہے نا جو بھی پاگل ہے
ہاں ہاں
میں لے کے میں نے آبد آابد کو نیچے بولا یہ د تو سیم سیم ہے وہ لوگ پھر ہنس رہے تھے
ہاں اصل میں ان کو ذہنی پریشانی ہے اس اسی لیے وہ مت اب صرف شور کرتے ہیں
اچھا ٹھیک ہے بائے ہاں
کہاں جانا ہے
ارے یار مجھے کام ہے نا آپ
اچھا کام ہے
مجھے بہت سارا کام ہوتا ہے یار
اوکے اوکے خدا حافظ
اچھا بھائی اللہ حافظ
اللہ حافظ الللہ
کٹو